ہیلو
جی السلام علیکم جی جی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود آپ کو سلامت رکھے بھائی جان اور بتاؤ آپ کے گھر والے کسے بہ جان امی ابو بھائی بہن
سب بڑھیا ہے بھیا آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں امی ابو بھائی بہن
شکر ہے اللہ کا الحمد للہ سب کیرت سے ہے سب ٹھیک ہے بھائی صاح ہاں تو بھائی جان آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں
جی
جیسے کہ آپ کو پتا ہے بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری فیک نیوز آتی ہے ابھی آج کل اور کچھ صحیح بھی آتی ہے تو اس کے فائدے بھی بھے ہیں اور نقصان بھی ہے جیسے کہ آپ کو بتاتا ہم اس کے سب سے پہلے فائدے ہیں جیسے کہ ہم کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں پول کر سکتے ہیں چائی تو آپ کو پتا ہے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ چیا لکھی بیچتے تھے چھ س ایک ہفتہ لگتا تھا جانے میں میں اور ایک ہفتے بعد ریپلائی آتا تھا یعنی کہ چودہ دن کا گیف جس میں آپ کو انسان کو اونلی ریپلائی ملتا تھا ٹھیک ہے تو ابھی تو ہم ایک سیکنڈ میں کال کر سکتے کسی کے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ویڈیو کال کر کے پتا کر سکتے کہ انسان کہاں ہے اس سے ویڈیو کال کر کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم سب سے بڑی بات وہ کیا کر رہا ہے کہاںاں کہاں پہ ہے کون سی جگہ یہ ساری چیزیں ہم مکمل طریقے سے دیکھ سکتے ہیں بھائی جان اس سے بہت سارے فائدے سوشل میڈیا سے جیسے جیسے کہ اپنے کو کسی چیز کا اگر فارم بھی بھرنا ہوگا تو پہلے تو ہم ای متر پہ جاتے تھے پہلے تو وہیں وہیں پہ تھا سسٹم سارا ٹھیک ہے یا پھر ہم فم بھر کے دیتے تھے جو وہ دھیرے دھیرے آگے جاتا تھا ابھی تو فون سے ہی فارم بھرے جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا جی جی بھائی جانا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے لوگ پرموشن کے کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ جس نے بھیھی کسی نے شاپ اوپن کی کپڑے کی تو وہ اپنے کسی دوست کے پاس جاتا تھا اس سے پرچے سپاتتا ہے یعنی جسے وہ شادیہ کاارڈ آتا ہے نا اس طریقے سے کاارڈ چپاتا تھا اور وہ اپنے محے میں اپنے سٹی میں سب بٹوا ساتا بائی یہاں شوپ اوپون ہو ہے ابھی کا کیا ہے کہ کہ ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالو اور ہزاروں انسان تھ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ شاپ اوپن ہے نہیں یہاں پہ لگیے کچ دنہ تک پہنچے گاشاء اللہ ماشء اللہ بہت اچھی بات بول بھیجاپ اور اس کا بہت سارے فائدے ہیں بھائی جان جیسے کہ اپن اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ چیز بھی دیکھ سکتے ہیں ہم بائی ہمیں اس چیز سے فائدہ ہوا اس چیز سے فائدہ نہیں ہوا سب چیزیں بتاتا ہے بھ جیسے کہ جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے اپنے کو کچھ نارمل لوگ ہوتے جو افورڈ نہیں کر پاتے جم وغیرہ تو اسے آن لائن دے کے سیکھتے ہو آن لائن ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ کو ٹیچر ہوتا ہے جو ا اپنے وہ پڑھا ہے آ بھی آپ بھی اسکول گئے ہوں گے میں بھی گیا ہوں کالج بھی اسکول میں دونوں ٹھیک ہے تو اپنے ٹیچر اپنے اپنے ٹیچر اپنے کوشن آنسر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ایک بار سمجھا دیتے اپنے کو دو دو بار سمجھا دیتے یہ وہ تیسری بار نہیں سمجھاتے تو اگر اپنے کو ایک بار سمجھ گیا نا تو آ گیا سمجھ میں اگر نہیں آیا تو پھر نہیں آیا وہ ٹیچر اپنے کو دوبارہ نہیں سمجھائیں گے تو سوشل میڈیا کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اپن اسی کوشن کو دس بار یوٹیوب پہ دیکھ کہ سیکھ سکتے ہیں بیس بار دیکھ سکتے ہزار بار دیکھ سکتے ہیں اپنا وہاں پہ کوئی روک رو کرنے والا نہیں
بالکل
اور جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ بہت سے لوگ کوچنگ جاتے ہیں لیکن کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی کوچنگ کے لیے کسی کی فیس ملنی ہوتی ہے کوچنگ کی کسی کی کیا ہوتی ہے تو آج کل یوٹیوب ہے یوٹیوبہ آن لائن کلاز چلتی ہے لوگ بگ بچے وہیں سے دیکھ کے سیکھتے ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھ ہوگا کہ ابھی خان سب سے بڑے کوچنگ سینٹر چلاتے خان سر
بالکل
تو وہ تو وہ ڈیڑھ سو روپئے دو سو روپئے اپنی کوچنگ میں لیتے ہیں اتنی بڑی کوچنگ میں اتنی بڑی کوچنگ میں کوئی نہیں لے پاتا اتنے پیسے جتنے ہو گلی بچے بچوں کا دھیان رکھ رہ ہے وہ وہ ا مین بات تو آن لائن سے بھی پڑھاتے ہیں بہت سارےوگ ہوتے جو پریمیم پہ پڑاتے ہیں آن لائن کہ آپ کو اس منتھ اس منتھلی اتنے پیسے دینے پڑیں گے جیسے ہزار دو ہزار دینے پڑےا تب جا کے آ لائو دے سکتے ہیں لیکن وہ بندہ ایک روپیہ نہیں سے ٹائم فری میں پڑا تھا سب کو جب بھی اس کے پاس پڑھا ہے کچھ نہ کچھ ماشاء اللہ کچھ نہ کچھ بنا ہی بنا ہے تو اس سے بھی فائدہ بہا ہم آن لائن کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پت ہے آن لائن بیٹھے بیٹھے پیمنٹ بھی ک پیسے بھی کما سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ویب سائٹ بنانا ہو گیا کسی کو آن لائن شوز ووز بیچ سکتے ہیں ہم کپڑے بیچ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آن لائن بزنس کر کا گھر بیھے بیٹھے پیسے کمانے کا جی بھائی جان بالکل سی فرمایا آپ نے آپ گف بنا کے آن لائن سیل کر سکتے ہیں ہے کچھ چیز بنا کے سیل کر سکتے ہیں ہم آن لائن جیسے کہ ابھی یوٹیوب ہے اس بلاگ بنا کے ویڈیو بنا کے گھر بیٹھے بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بارے میں پیسے کمانے کی بہت ساری چیز ہے اب جیسے آپ کو بتاؤں اس کا یوز بھی اچھی طریقے سے ہوتا ہے اور غلط طریقے سے بھی اس کا یوز ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا اچھی طریقے سے آپ کو بتا تو ہم نے اس تھوڑا بہت غلط سی ہے تو آپ نے دیکھا ہوا کہ یہنی سوشل میڈیا میں فیک نیوزیں بھی بہت چلتی ہے کچھ وانی کے ب سارے کانڈ ڈال دیتے
ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں من بالکل اپنی من من والی کہانی بناتے ہیں بنی بنائی کہانی بناتے ہیں
جی جی آدے جی آپ نے بالکل شیکرما جیسے کہ آپ کو پتا ہوگ کہ پہلے کے زمانے میں نیوز پیپر آتا تھا یا پھر وہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی تو جیسے کہ اگر آپ آج کسی نے کچھ کیا ہے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے تو اس کی نیوز کل آتی تھی اپنے اخبار میں اور کل ٹی وی میں آئے گی وہ ابھی آج کا سین یہ مائیجان کی اگر آج کسی نے کچھ یہ نا اب آدھے گھنٹ پہے تو اپنے پاس ویڈیو دس پندرہ منٹ بد آ ہی جائے گی اپنے پاس پاس ہم اس کو آرام سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات کہ بھائی آج کل سوشل میڈیا پہ اتنے فراڈ چل رہے ہیں اتنے اسکیم چل رہے اتنی فیب نیوز چل رہی اتنے جھوٹ چل رہے ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آن لائن آپ بزنس بھی کر سکتے ہو بس میں نے آپ سے کہ تھا کیا ہم آن لائن جی جی ماشاء اللہپ نے بالکل صیف فر ہے میں نے جس آپ سے کہا تھا کہ ہم آن لائن بزنس بھی کر سکتے ہیں لن بھائی جان جو فراڈ والے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ہم آ کو جیسے کہ فون دے د گ آپ کو اسی طرح کا فون ہے ہم آپ کو بیس ہزار میں دے دیں گے آپ ہمیں پیمنٹ ڈال دیجیے آ آدھا فون آنے کے بعد ڈال دینا تو بچارے کیا کرتے فرون پاس جاتے وہ پیمنٹ ڈال دیتے ہیں
ہاں کوئی سیدھا آدمی ہوتا ہے یا کوئی سیدھی ماں بہن ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے باتوں میں
جی بائی بالکل سیف رہ ہ جیسے آپ کو پتا ہے بھی اسکم بھاری سل رہی ہے جیسے کہ اب او ٹی پی آتے ہے اپنے اکاؤنٹ اپنے پاس اپنے پا لنک آتی ہے اگر ہم غلط سے ان کو ٹیپ کر لیتے ہیں تو اپنے جتنے بھی اکانٹ میں بیلنس ہے وہ سارا خالی ہو جاتا ہے ابھی ہمارے پڑوس میں ہمارے کل تھے جنہوں ایک او ٹی پی آیا تھا ان کے اور ایک لنک آئی تھی تو انہوں نے کچھ کلک کیا ہوگا تو ان کے کچھ لاکھ روپئے کے سم تھنگ گے تھ تو بھائی جان یہ تو اس بندے نے کتنی محنت سے پیسے کمائے ہوں گے اور اس بندن کتنے ایزیلی اسکیم کر کے وہ پیسے لے لیے
بالکل ایک ایک روپیہ کتنی کتنی محنت لگتی ہے ایک پیسے کے لیے
جی بھائی جان اب وہ اتنی محنت اس نے پیسے کمائے تھے لیکن وہ سارے ہی اس نے لے لیے تو یہ بہت اسکیم بہت تگڑا چل رہا ہےھائی جانی یہ اسکیم بہت خراب چل رہا ہے جس میں سے پیمنٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی تھوڑے دن پہلے یہ کوال آتے تھے کہ ہم کون بنے ہیں کروڑپتی سے بول رہے آپ کو اس میں شامل کر لیں گے آپ کو اتنے پیسے ڈالنے ہوں گے پہلے بہت سارے اسکیم چل رہے بھائی جان اب یہ
ہوں ہوں ہوں
جیسے بھی فیک نیوز بھی کسی کی فیک نیوز بنا کے ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے بندھن یہ کیا اس نے یہ کیا بلکہ اس نے کیا ہی نہ ہو
اس بندی کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے
ہاں میں نے سے کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا بہت ساری چی بھائی ج جیے کہ آپ کو آپ کو معلوم ہوگا اھی اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے
ہوں ہ
تو ابھی کیا کرتے ہیں اے آئی پہ ہے نا کسی سنگل لڑکے کو سنگل لڑکی کا فوٹو نکال کے اس کے سھ لڑکی ایڈ کرتےے یا پھر لڑکی کا فوٹو نکال کے اس کے ساتھ لڑکا ایڈ کرتے تھ ہیں تو یہ فرینڈ کیا مستی کے مذاق میں اس لیے کرتے ہیں یہ اور وہ اسٹوری ڈالیں گے تو جی جی بھائی اگر وہ اسٹوری ڈ اسٹوری ڈال د بھائی جان کو تو ایک چیز بتائی جس کی ابھی ہزار فالوورس ہوں گے اس لڑکے کے تو کم سے کم آٹھ سو فالورس تو اس کو دیکھیں گے نا
بالکل
آٹھ سو دیکھیں گے پانچ سو تو ریئل مانیں گے دس بیس تو اس کو گھر والوں کال کریں گے بھائی آپ کا لڑکا جو کس لڑکی کےاتھ گھوم رہا ہے تھا اب لڑکی کو کچھ پتا ہی نہیں ایک لڑکی کووں نے کہا کہ ہے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں
پ پاتر
تو اس کے گھر والے پھر ک جاتی کریں گے بائی کون ہے کیا ہے جبک اس نے بھی چرن کچ کیا ہے نہیں ہوا ہے نب یہ چلن ابھی آن لائن کسی لڑکی لڑکی کا فوٹو ڈال نہیں سکتے ہم ابھی آپ دیککھا ہوا اسٹرا پہ بہت ساری لڑکی ہائٹ رہتی ہے فوٹو نہیں ڈال کیوں کیونکہ آج کل اے آئی بہت خراب چل رہا ہے وہ کیا آپ کو بتا نہیں سکتا اس قدر خراب چل رہا ہے کہ کسی کی بھی کپڑے کو یا پھر کسی کی مطلب جو بھی چیز ہے اس کو ریموو کر دیکھ سکتے ریموو کر سکتا ہے ہر ایک چیز کو صرف بلیک میل کرتے بھ جان کیا آپ میرے پیمنٹ ڈالوں گی تو میں اس کو وائل کر دوں گ اپ بہ نے کیا بات ہوئی بچے کتنے شریف خاندان کی لڑی آپ کو بدنام کر رہے ہو تو آن لائن اسکیم چلتے بھائی جان سے بہت سارے ابھی آپ کو معلوم ہے کہ بچے بھی پڑھائی کے نام پہ تو ممی پاپا سے فون لے لیتے ممی پاپا میں پڑھوں گا آپ مھے فون دیتے رہا کمرے میں جا کے ہنڈی لگا کے بس گیم اسٹارٹ ہو جاتا
فون پہ بالکل پب جی فری فائر وغیرہ بالکل
وغیرہ وغیرہ بہت سارے گیموں تھ ہیںھائی جن وہ کرنا اسٹارٹ کرتے تھے جب کہ انوں گھر والوں کو تو معلوم ہے کہ بیٹا نے پڑھائی کے لیے فون اب وہ پڑھ تو رہا نہیں برتانی ہو تو گیم کھیلنے میں مشہور ہے اور پھر بولتے ماں باپ پھر بیٹا پڑھائی کرتا ہے اچھے نمبر کیوں نہیں لایا تھ لے کے اس سے ہو گیا ہاں ہاں جب آپ کو وہ کہتے ہیں ب فیل ہو گیا میرا بیٹا کسے فیل ہو گیا ہے تو پڑھائی کرتا تھا ارے آپ فون دے دیتے ہو آپ کے بیٹے کو ٹھیک ہے بھائی آن لائن کلاسز بھی چلتی ہے پ آپ تو ایک بار نظر کو جا کے کہ آپ کا بیٹا وہ پڑھ بھی رہا ہے یا پ کچھ گیم کھیل رہے ہیں کچھ رہا
بالکل اسکرین ٹائم آتا ہے اسکرین ٹائم دیکھو
دیکھنا چاہیے نا امی ابو امی ابو کو جا کے بھی آپ کا بیٹا پڑھ بھی رہا ہے یا کچ اور کر رہا ہے فون کے
بالکل فون میں آج کل سکرین ائم آتا ہےس اسکرین ٹائم چیک کرے ایسے بچوں کو ایسے فون نہ دے اکیلے کمروں میں نہ رکھے جو اٹھارہ سال سے نیچے بچے پوری نظر رکھے اٹھہ سال کے بعد بھی اگر آپ کا بچے کمرے میں بیٹھتا ہے کہ کنڈلی لگا کر تو اس پہ ضروری کڑی سےی کڑی نظر رکھو گی کس وجہ سے کنڈلی لگا رہا ہے
ہاں بھائی جان آپ کی بات بالکل صحی ہے آگے واسسی میں سیم ہو تو ماں باپ کو بھی اپنا بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے کم سے کم وہ بچوں کو تو دور رہنا چاہیے کیکہ آپ کو پتاہ ہے سوشل میڈیا پہ کچھ بھی اڈ سنٹ بک دیتے انسان تاکہ ان کا بچ شب ان کو دیکھ کے کچ نہ کچھ سیکھتا ہے موٹیویٹ ہوتا ہے ان کو
بالکل بالکل
تو اپنے امی ابو سے بھی ایسی ریلیٹو باتیں کرتا ہے تو بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ملی آپ سے بات کر کے ان شاء اللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی
ضرور ضرور ضرور خدا حافظ
خدافظ بائی جان